ہیلو
ہیلو
ہاں السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان
کیا خیریت ہیں کیسے ہیں کیا خیریت ہے
سب خری سب خیری بھائی جان اپنا بتائیے
ہم لوگ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے ہم لوگ کا بھیھی خیریت ٹھیک ہے تو کبھی ادھر بھی تشریف لائیے آئیے کبھی گھومنے وومنے
ضرور ضرور اور امی جان کیسی ہے
ٹھیک ہیں امی ابو دونوں ٹھیک ہیں اور بڑے بھائی جان تو گئے بڑے بھائی جان تو سعودی عرب گئے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا ہے موسم بھی ب ہاں برسات کا موسم ہے تو اب صبحی کھیتی باڑی میں تھوڑا لگے ہوئے ہیں ابھی تو فی الحال گھوم اوم کے آئے ہیں ادھر ادھر ہم لوگ کا م بڑھیا پریٹن استھل ہے بیتلا پارک ہے
ہاں ہاں ہیلو
دونوں ہیلو دونوں ندی ملتے ہیں آ کر
اچھا اچھا ہاں
تو بہت مطلب سہو د رش ہے اللہ کے مہربانی سے بہت سندر خوبصورتی ہے ادھر تو کبھی آئیے تشریف رکھیے
ٹھیک ہے افروج بھائی جان کیوں نہ ہم لوگ کچھ پلان کیا جائے کہ ہم لوگ گھومنے چلتے ہیں وہاں پہ ماکہ مدینہ
ہاں ارے تو بہت م نے شبحان آلا آپ کے منہ سے بہت ہی اچھا بات نکلا مکہ مدینہ مکہ مدینہ تو جانے کے لیے سوچے ہیں
اچھا
ایک بار جیون میں زندہ رہتے ہوئے چل جائیں تو وہ بہت بڑی ہوگی اللہ کے مہربانی سے بہت بڑھیا ہوگا تو ہم لوگ ہم لوگ پلاننگ یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ ہیں دس بارہ دس بارہ انسان ہیں ہم لوگ جو بہت پہلے سے یہ سب کا چرچا کر رہے تھے کہ ایک بار مکہ مدینہ چلا جائے اور گھوم گھام کے آیا جائے ادھر سے
ابھی تو حال ہی فی الحال میں میرے ابو جان ک مر وہ گ
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہاں تو وہ پھر میرا بھی مطلب من ہوا کہ میں بھی جاؤں گا اپنے مر لوگ کے ساتھ تو اسی لیے افروج بھائی آپ سے بھائی جان آپ سے میں یہ مطلب مطلب کال کیے کال پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ پلان کرتے ہیں گھومنے جانے کے لیے
بالکل بالکل گھومنے تو جائیں گے ہی پیسے تو اکٹھا کر لینے ہوں گے ہم لوگوں کو اتنا وزا پاس ہو پلس میں یہاں کا بارت کا حکومت جو ہے تو ہم لوگ کو من ایک طرح سے لابھ بھی دیتی ہے جانے کے لیے مکہ مدینہ سبسڈی بھی ملتا ہے تو سب سے سب سے پہلے تو بھارت کے حکومت کو سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھا کاریہ کر رہی ہے
ہوں
اور ابھی تو فی الحال ادھر ہی ہم لوگ گھوم کر آئے آئیے کبھی ادھر تشریف رکھیے بتلا نیشنل پارک میں گھومے یہااں باغ کے لیے جانا جاتا ہے
ایک دم ضرور ضرور بھائی جان
پھر سوگا باندھ جل پرپات ہے واٹر فال ہے مطلب کڑا ہوے گا تو بہت شاندار لگے گا جل اوپر سے پانی گرتے رہتا ہے
اچھا
ہاں ہوں ہوں پھر کیچکی سنگم ہے کیچکی ہے کیا کی یہاں کوئل ندی ند اور اورنگا ندی دونوں ملتے ہیں کیچکی میں آ کے تو کیچکی تو ٹرین سے بھی جایا جا سکتا ہے مطلب یہاں سے بیٹھیے گا تو دس روپیہ باڑا ہے ڈالٹین گنج سے
ہاں بائی جان
ہ اور آرام سے کچک چل جائیے گا ا وہیں پہ کچھ بنایا کھایا جائے گا بریانی بنایا جائے گا کھایا جائے گا اور گھما جائے گا
وہ ایک دم کہاں مزہ آئے گا بریانی کھانے میں سب بھائی جان مل کے کھائیں گے د پورا
ہاں ہاں مزہ آئے گا بالکل مزہ آئے گا اور بتائیے آپ کے گھر میں سب خیریت ہے نا
سب خری ہےت ابھی تو ایک چھوٹا سا میرا بھائی جان جو ہے وہیں ابھی ڈالٹن گنج میں ہی ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا
ہاں تو
چلیے ٹھیک ہے پڑھے پڑھا پڑھے گا لکھے گا اچھا رہے گا
ہاں بھائی جان آئے گ آئیں گے ادھر تو آپ سے میں کال کروں گا آفروج بھائی ہیلو
ہاں کہنا چاہ رہے تھے نا کہ ہماری بڑی آپا کا نکاح ہے ٹھیک نا تو اس ن نکاح میں اس نکاح میں ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں تو آئیے ہم آپ کو کارڈ بھیجیں گے ابھی تو بات چیت چ ابھی بات چیت چل رہا ہے
آپ کا نمنترن سویکار رہے گا بھائی جان
ہاں بالکل بالکل بھائی جان شبحان اللہ شبحان اللہ تو یہی ہے اس کے بعد ہم لوگ نکاح کے بعد جو ہے نا تو چلیں گے یہیں گھومنے آپ کو ادھر ڈالٹن گنج کا پلامو کا چھیتر پلامو قلع بھی ہے بہت شاندار مطلب مد مدنی راج مدنی رائے نام تھا راجا کا وہی قلع پراچین ہمار ہم لوگ کا ہے نا دھروہر
ہاں ہاں
تو تو گھومنے چلا جائے گا پلامو قلعہ بیتلا نیشنل پارک چلا جائے گا پھر کچکی سنگم چلا جائے گا سوگا باندھ جو جل پر پات ہے واٹر فال وہاں چلا جائے گا
اچھا بھائی جان ابھی ابھی حال فی الحال میں ہم لوگ کا محرم تو اچھا سے بیت چکا ہے محرم کا کیسا انوبو رہا آپ اپنا بتائیے
بہت اچھا رہا م نے اللہ کے مہربانی سے سمجھیے کہ اتنا خوبصورت لگا بہت اچھا لگا سب مہمان جتنے بھی آئے تھے سب آئے گھر میں س کا خیر مقدم کیے اور کھائے پیے سب کوئی گئے اب ہوں یہ تو م نے بہت اچھا پن ہے ہمارے نبی کا جو ہے نا
ہاں
ہاں تو یہی سب ہے اور بجنس اجنس کچھ آپ کر رہے ہیں ابھی فی الحال کچھ نوکری ووکری کا ویوستھا کچھ ہے پڑھائی لکھائی کیا نوکری یا پھر کوئی بجنس وغیرہ ہلو
جس بجنس اجنس کا کیا استتی ہے مان بجنس ٹھ ٹھاک چل رہا ہے
کہاں کوئی نوکری
اچھا کوئی بات نہیں کوئی بات ہاں ہاں ہاں آواز آواز
ابو جان میرے ابو جان کالو
بتچا اچھی بات ہے ہاں آواز آ رہی ہے پہنچ رہی ہے آواز ہاں میرا بھی بجنس ہے میرا بھی بجنس ہے ہاں میرا بھی بزنس ہے میں نے ابھی تو بکری فارم کا بزنس کھولے ہوئے ہیں فی الحال اور اس میں اس میں یہاں کی جو حکومت حکومت ہے جھارکھنڈ سرکار بہت کسانوں کو لابھ دے رہی ہے میں نے بکری فارم کھولنے کے لیے سرکار اپنے طرف سے کسانوں کو لابھ دے رہی ہے پیسہ دے رہی ہے سیٹ بنوا دے رہی ہے تو کسان کسان بہت لھانوت ہو رہے ہیں پلس میں سرک سرکاری گائے بھی میں نے سمجھیے کہ آپ فارم بریے گا تو سرکاری گائے بھی آپ کو ملے گا م ایک لاکھ روپیہ کے گائے کو ماتر سترہ ہزار میں دے دے گی سرکار آپ کو اور وہ گائے اتنا بڑھیا یہاں نسل کی ہوگی کہ بیس لیٹر پندرہ لیٹر کرے گی ایک ٹائم میں دودھ
بھائی جان تو ہمیں بھی یہ جانکاری دیا کیجے میرے کو بھی دلا دیجیے ایک بجنس اور ایک اور ڈال دوں گا
ضرور ضرور آؤ دودھ جو اتپادن ہوگا نا اس کو کہیں لے جا کر دودھ آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے
اچھا بھائی جب
وہ پرتیک گاؤں میں جھارکھنڈ سرک جو ہے سے ایک م میھا کمپنی ہے مھا کمپنی سے ٹائ اپ کر لی ہے یعنی کہ شیئر اس کا بارت جھارکھنڈ سرک کا شیئر میھا کمپنی میں ہے
ہوں
اور پرتیک گاؤں میں ایک میھا سینٹر دودھ کلیکشن بیٹھائی ہے یعنی کہ اس گاؤں کے کسان جتنا بھی دودھ اتپادن کریں گے اسی گاؤں میں کسی ایک ویکتی کو کسی ایک ویکتی کو میھا سینٹر کا مطلب بنا دیا جاتا ہے اور وہاں جا کے کے دودھ دے دیجے جیا لیٹر ہوگا اس کے حساب سے بھینس کا دودھ میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ اسی روپئے لیٹر تک اٹھتا جاتا ہے دودھ
ایک
اور ادھر جو گائے کا دودھ میں فیٹ کم ہوتا ہے تو یہی پینتالیس روپئے پچاس دس روپئے لیٹر پچپن روپئے لیٹر تک جاتا ہے گائے کا اور پلس میں پانچ روپیہ آرام سے آرام سے پلس میں پانچ روپیہ دیکھیے جھارکھنڈ سرکار جو ہے سو کسانوں کو دیتی ہے ایک لیٹر پر پانچ روپیہ ہ
اچھا
تو آپ دس لیٹر ہاں ایک روز ایک لیٹر آپ دیتے ہیں تو اس پر پانچ روپئے اگر سو لیٹر دیتے ہیں تو روز جھارکھنڈ سرار آ کو پانچ سو روپ دے رہی ہے
ہاں تو بھائی جان میرے کو بھی یہ کرا دیجے گائے ہوئے دلا دیے میرے
اس کا فارم اس کا جب فارم آئے گا نا تو ہم آپ کو ہم آپ کو ہم آپ کو جانکاری دیں گے اور اس کا فام آن لائن بھراتا ہے
ہاں تشریف ضرور دیجیے گا ٹھیک ہے
ضرور ضرور ضرور تشریف رکھیں گے آپ کے گھر پہ ہم اور آن لائن آن لائن فارم بھر کے اپنا گائے آ جائے گی یہیں چ آ کی ڈالٹن گنج میں ہی گائے کا مطلب بہت بڑا سیڈ ہے تو یہیں لا کے رکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ آپ کو کال کیا جائے گا کہ آئیے آپ کا گائے آ گیا ہے سو آپ لے جائیے تو آپ اپنا ویوستھا سے آئیے گاڑی ووڑی سے اور اس کو گاڑی سے اپنے گھر لے جائیے اس کے بعد کھلائیے پلائیے اس کے بعد دودھ اتپاد اتپادن کیجیے
ہ
ہ تو جھارکھنڈ سرکار کسانوں کو بہت مطلب لابھ دے رہی ہے بہت زیادہ لابھ اور سمجھیے کس کسان پورا خوشحال ہے ابھی ایک دم مست ہے نوکری ہو یا نہ ہو اس کی آوشک نہیں ہے میں نے اتنا اتنا روزگار دے دی ہے جھارکھنڈ سرکار کہ م نے دقت نہیں ہو رہا ہے کسانوں کو یہی سب ہے پھر آگے دیکھیے کہ مچھلی پالن میں بھی سرک دیتی ہے بلاکس سے نکلتا ہے اس کا آپ کو بیج دے دے گی مچھلی مچھلی کا بچہ ہاں وہ بھی اچھا کوالٹی کا ملتا ہے بلاک سے
ہاں
تو اس سب میں بھی میں نے سرکاری لابھ لے کر آپ بہت اچھا خاصا اپنا کمائی کر سکتے ہیں جیون یاپن کر سکتے ہیں
ہاں ہاں
ہوں تو
ٹھیک ہے بھائی جان ملاقات جلد ہی کریں گے آپ سے
ضرور ضرور ضرور ملاقات کیجیے ہم بھی آپ سے ملاقات کریں گے ٹھیک نا ابھی تو ہاں ہاں
ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہیں پریٹن اسھل پہ جایا جائے تھوڑا موسم کا مزہ لیا جائے
ہاں تو ابھی ہم لوگ چلیں گے یہیں پر یہاں چلیں گے بیتلا نیشنل پارک چلیں گے ابھی میں نے تھوڑا گھومنے میں آنند ہے کیونکہ موسم نہ تو زیادہ ٹھنڈا ہے ن تو زیادہ گرمی ہے فرسٹ کلاس موسم ہے ہوں تو ابھی گھومنے کا اصلی مزہ بھی ہے بیتلا نیشنل پارک چلیں گے پھر پلامو قلعہ بھی گھوم لیں گے
ایک دو
پلامو قلعہ گھوم ووم کے آ جائیں گے اس کے بعد پھر چلیں گے ادھر بھی آپ کے طرف کوئی گھومنے کا جگہ بتائیے پٹن اسھل
ایسے تو گڑھوا میں ویسا کوئی استھل نہیں ہے پریٹک اسھل
اچھا اچھا اچھا ہال کے پہاڑی چھیتر تو ہے ہی ہاں
دور جانے کا ایسے تو گاؤں میں ایسے آپ کو پہاڑ د کو ملے گا لیکن وہ ایسا پریٹن استل تو نہیں